وعلیکم السلام جناب اور سب بڑھیا
بڑھیا ہے کیا چل رہا ہے کہہ رہے تھے اور سناؤ
جی آپ نے کھانا کھا لیا
ابھی چائے کا ٹائم ہے چائے پی رہے ہیں سر
جی جی بھائی جان دوپہر کا کھانا کھا لیا آپ نے
پانچ دوپہر کا کھانا میں نے کھا لیا اس وقت چائے کر ا میٹ میٹ بن تھا
جی جی ماشاء اللہ بہت اچھا میٹ ہے میٹ بھی صحت کے لیے بہت اچھا
ہاں بالکل بالکل اور سنائے کس پر بات کر کس ٹاپک پر بات کریں گے
جو کچھ بھی کچھ بھی چلے گا بھائی جان
اچھا کھانے پینے پر ہی بتائے
جی جناب تو دیکھو کہ آپ کو پت ہی ہے کہ جیسے کہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کہ جو آج کل کے نوجوان ہیں تو وہ ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں اس کی وجہ جو ہے تو آپ کو پتتاہ ہی ہوگا کہ جو باہر کا کھانا ہے جنک فوڈ فاسٹ فوڈ آپ کو پتہ ہی زیادہ کھاتے ہیں لوگ
بالکل بالکل بالکل کانہ پینا کھانا پینا انسان کی بنیادی ضرورت ہے اللہ تعالی نے انسان کو زندہ رہنے کے لیے خوراک اور پانی عطا کی ہیں لہذا اس کا ہمیں استعمال کرنا چاہی اچھی طریقے سے
بالکل بالکل جھائی جان جتنا ہو سکے میں میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جناب جتنا ہو سکے گھر کا کھانا کھاؤ اپنا بناٹی جو بھی کھانا ہے سبزی گھر کا کھاؤ زیادہ باہر کا نہ ک تو بالکل جناب کیونکہ آپ بہت نیوز ہیں جتنی بھی نیوزیں سنتا ہوں ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں مطلب اتنے چھوٹے چھوٹے جوان لوگ ہارٹ اٹیک ہے کیا پرابلم ہے بس یہی ریزن ہے کہ وہ زیادہ باہر کا کھاتے ہیں
بالکل بالکل
بالکل بالکل اور جتنا ہو سکے جناب اور ایک ضروری بات کہ دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دلی میں آکسیجن کی کتنی کمی ہے
بالکل
میں تو کہنا چاہتا ہوں جناب کہ ہر ایک اگر دلی میں اگر ایک لاکھ گھر ہے تو تو ایک لاکھ گھر ہر ایک بندہ اگر ایک پیڑ لگائے گا تو ایک لاکھ پیڑ تو لگ جائیں گے
بالکل آپ کی بات صحی ہے لیا اس وقت جو جنک فوڈ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے آج کل جدید زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے کہ ہر کوئی باڈا ہو یا چھوٹا ہر کوئی ریسٹورینٹ جا کے جنک فوڈ کا استعمال کرتا ہے
جناب ابھی تو اس سے گاؤں کے لوگ جو اب بچے ہوئے ہیں صرف گاؤں کے لوگ ہی بچے ہیں ابھی اس سے کیونکہ باہر کے لوگ کی کھانا گھر پہ تو کھاتے نہیں ہے کہ صبح اٹھے بریک فاسٹ ریسٹورینٹ میں دوپہر مطلب سب کچھ باہر ہی کھاتے ہیں وہ
بالکل اس میں مطلب کیا جنک فوڈ میں بہت زیادہ نمک استعمال کرتے ہیں شکر بھی مطلب جیسے ڈائبٹیز پیشنٹ ہو جاتے پریشر بڑھ جاتا ہے اگر کوئی مطلب زیادہ ن مت استعمال کرتا ہے کہ پھر انسان موٹ ٹا موٹا پنگ مطلب اس کا شکار ہو جاتا ہے
کہ دیکھو آپ نے تو سنا ہے دیکو گاؤں ہاں ہاں کہ گاؤں کے لوگ زیادہ بیمار کیوں نہیں پڑتے ہیں ریزن ریزن بس یہ یہ کہ وہ زیادہ باہر کا کھانا نہیں کھاتے بالکل دیسی کھانا دی ایسی سبزی سب کچھ اپناائی ہے اس لیے جو باہر کے لوگ ہیں وہ زیادہ موٹے گاؤں کے لوگ آپ نے دیکھا ہو کہ کہ ہے ہمیشہ فٹ فٹ ہوتے ہیں ان کو جم جانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے
زیادہ تر بچے اور نوجان جنک فوڈ زیادہ مطلب پسند کرتے ہیں لیکن یہی عادت کی مطلب نشو و نما کو متاثر کرتے ہیں اسے جسم کمزور رہتا ہے اور قوت مداخت بھی مطلب
وہی جناب وہی تو گاؤں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں شہر کے جاؤں لوگوں سے زیادہ طاقت تے ہیں کیوںک دھو باہر کا جو صرف ملاوٹی کھانا کھاتے ہیں
ہوں
آپ کو پتا ہے وہ جو سبزی ہے وہ سبزی پانچ سات سات دنوں تک ٹکی رہتی کیسے دیکو ہماری سبزیاں دو دن میں خراب ہو جاتی کیونکہ باہر کی سبزی باہر کی سبزی خراب کیوں نہیں ہوتی کیونکہ ان میں کیمیکل ملا ہوتا ہے وہ کیسے خراب ہوگی
ہاں اس میں وہ کیمیکل ملاتی ہے نا
بالکل بالکل وہ کیمیکل جب اندر چاہتا ہے وہ ہمارے سسٹم کو بہت تیشنییس کر دیتی ہے
دل اور خون کی بیمارییاں اس سے مطلب زیادہ ہو جاتی ہے طویل عرصے تک جنک فوڈ کھانے سے کولیسٹرول کی سطح بڑھ جاتی ہے جس خون کی نالیاں تنگ ہو سکتی ہیں بیماریاں اکر اکثر زندگی
انسان کو پتا نہیں چلتا نا بائی جان کیونکہ وہ دھیرے دھیرے اثر کرتا ہے
بالکل آج کل مطلب کیلسٹرول زیادہ بڑرا نا کیلسٹرال کی ریٹ زیادہ بڑھتا ہے جس سے مطلب کہ لوگ
جی جی بھائی جانا آپ کے آپ کے وہاں بھی موسم کیسا ہے بھائی جان
اس وقت موسم تو بڑھیا ہے
بڑھیا انشاءاللہ ایسا ہی ہونا چاہیے اللہ تعالی کے اللہ تعالی نے رحم کیا ہم سب پہ کی ہم ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں پہ ٹمپریچر نارمل ہے
کیا
نہیں تو باہر دیکھو راج بالکل بالکل بھائی جہ کش بالکل بھائی کیوں اس کو جنت کیوں بولا جاتا ہے کہ کیونکہ دیکھو یہاں پہاڑ ہیں پودے ہیں سب کچھ یہاں پہ باہر دیکھو راجستھان دیکھو بمبئی دیکھو دلی دیکھو وہاں پہ تو بھائی جان آج کل تو اے سی اے سی بھی کام نہیں کر رہے وہاں پتہ ہے آپ کو
ہاں ادھر مطلب پچاس ڈگریاں ہوگا نا شاید اس وقت
بالکل بالکل وہاں پچاس ڈگری سینتالیس ڈگری یہی سب وہاں ہوتا ہے کہ آپ دیکھ سمنچ جو سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ ہمارے یہاں تو اگر پچیس چلے جائے بیس چلے جائے ہمیں تب گرمی لگ جاتی بھائی جان تو وہاں تو پچاس
کشمیر میں گرمیوں کا موسم نسبتا معتدل ہوتا ہے اس لیے بہت سے لوگ یہاں گرمی سے بچنے کے لیے آتے ہیں لہذا میں آپ کو بھی دعوت کرتا ہوں کہ آپ بھی کشمیر آ جائے
بالکل بھائی جان جی جی جی جی جناب ہم بھی یہیں کہ ہیں ہم بھی یہیں کہ ہیں جناب ایسے کوئی بات نہیں ہم بھی جنت میں ہی رہتے ہیں
ہاں
جی جی ماشاء اللہ اللہ نے ہم فہ رحم کیا
پہاڑ جھیلیں اور باغات اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ نظر آ
جی ماشاء اللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں جنت میں پیدا کیا ہے کہ اللہ کا جتنا شکر گزار ہو اتنا کرو کہ ہمیں ایسی ایسی جگہ بالکل بالکل اللہ کے اللہ کے اللہ کے حکم پہ چلنا چاہیے جناب
لیکن ایک بات ہے نا سردیوں میں مطلب کشمیر کا موسم بہت ہی مطلب خطرناک ہوتا ہے کش کشمیر کی سردیاں بہت سخت ہوتی ہیں پہاڑوں پر برف باری ہوتی ہے اور پوری
اپنی کہانی بتاتا ہوں جناب میں میں یہاں سے آیا تھا بھرتی دینے رنگ ریٹ میں آیا تھا
ہاں ہاں
نومبر کی بات ہے جناب میں دو دن رہا تھا وہاں پہ بھرتی تھی نا تب جناب دو دن میں توم بیمار پڑ گیا اتنی ٹھنڈ تھی وہاں وہ نومبر میں دیکھو آپ اتنی ٹھنڈ تھی بہت ٹھنڈ ہے کشمیر میں
بالکل بالکل
لیکن گرمیوں کے لیے جنت ہے جنت
صحیح بات ہے
بالکل ماشاء اللہ جناب آپ
بس بس بض آو کات سردیوں میں مطلب راستے بند ہو جاتے ہیں جیس سے مطلب کہ فائنانشلی بھی
ہاں کنڈیشن آتی ہے بالکل بالکل کیونکہ زیادہ تر گاؤں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس اس مصیبت سے بالکل ہی اس کا اس کا سامنا غریب گاؤں کے لگوں کو کرنا پڑتا ہے دیکھو کہ گاؤں کا آپ کو پتا ہے روڈ کیسا ہوتا ہے کہ جیسے بالکل زیادہ برف پڑی ان جدہ بارش پڑی روڈ نکل جاتا ہے بھائی جان بال ان کو تو بس ان کے بس گاؤں کو ہی بس گاؤں کی پرابلم بس ایک نا باقی تو گاؤں جنت ہوتا ہے تو گاؤں کے بس ایک ہی کی دقت ہے کہ بارش اور برف میں لائٹ اور روڈ کی دقت ہوتی ہے اور کچھ نہیں ا
بالکل آپ مطلب اللہ تعالی نے ہم کو موسم اچھا دیا ہے کشمیر میں بہت اچھا موسم ہے لیکن یہ جو بچ بچے لوگ یہ مطلب زیادہ تر جنک فوڈ کا استعمال کرتے ہیں مطلب ہم بیمار ہو جاتے ہیں ورنہ یہاں کے لوگ تندرست ہے بکہ مطلب اپنی خطہ ہے
کوئی بات نہیں لائٹ کا تو روڈ کا تو ہم پانچ چھ دن بعد آ ہی جاتا ہے تو اتنا تو ہم کر سکتے ہیں لیکن باقی ماشاء اللہ ہمیں جنم گھر میں رکھا ہے اللہ تعالی نے اس پہ شکر گزار جی
الحمدللہ میں بھی اللہ تعالی کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے یہ سر رگ میں پیدا کیا ہے
بالکل بالکل جتنا ہو سکے اللہ کا شکر کرو
ہمیں ہر صورت میں اللہ تعالی کا شکر کرنا چاہیے ہاں
جی بھائی جان آپ نے چائے وائے بنا لی ابھی
ابھی میں ابھی میں چا کی چسکی لے رہا ہوں سے
کون سی کیوہ چائے وہاں کی کشمیر کی بہت فیمس ہو تھی جس کو کیوا بولتے ہیں نا
اس کو کشمیر گرین ٹی
گرینٹی کون سی کچھ نام ایسا آپ کی جو لینگویج میں کچھ نام ہوگا
اس کو ہم کشمیر میں نون چائے کہتے ہیں کے زیادہ نن چائےائے ہاں نمکین والی
بالکل بالکل ہم میں نے سنا اور کشمیری شیر چائے بھی بولتے ہیں اس کو
کیا
شیر آئی
شیرچا ہاں لیکن میں نے پہلی بار یہ سنا ہے
نین کشمیری کی جو پنڈت لوگ پنڈت
شکر گزار ہوں کہ میں نے آپ سے یہ سیکھا ہے
شر بالکل جو کشمیری پنڈت جو تھے نا تو ہاں ہاں بالکل
وہ جو کشمیری پنڈت ہے نا ان کے بارے میں ہم سنتے ہیں ہمارے بڈے بتا رہے ہیں کہ جو جب وہ ٹیچر ہوتے تھے اسکول میں کس لگن سے ہم کو وہ پڑھاتے تھے
بالکل بھائی جان ان کے ساتھ بھی بہت غلط ہوا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو کیونکہ سب کیونکہ سب کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے ٹھیک اپنا اپنا مذہب ہے اپنا اپنا مذہب کی کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا سب ایک برابر
کیکہ بالکل انسانیت سب سے زیادہ ضروری ہے
بالکل بھائی جان کیونکہ حالات
آ سے آئندہ بھی بات ہوگی آپ سے بات کرتے مجھے بہت مزہ آیا اور
مجھے تو بھی بہت اچھا لگا بھائی جان اللہ تعالی اپ کو
آپ گوبی اچھا اچھا اللہ حافظ